السلام جی آپ ٹھیک ہو
جی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی یہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
وسے ہی بیٹھا تھا گگر پ آپیا کر رہی ہو
میں بھی بس ایسے ہی بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک بیٹھی تھی آپ
جی بیٹھی نہیں ہاں ہاں بیٹھی ہی تھی
ٹھیک آپ نے کھانا وغیرہ کھایا
کھانا کھایا ہاں آپ نے کھایا
جی میں نے بھی کہھا تھا
پھر کیا کرنی تھے آپ
آنی چائے پ
نہیں جائے نہیں پ ابھی آپ نے بھی
جی میں نے اب بھی آپ بتائیے
بس دعا اللہ
ٹ کل اسکول سے واپس آتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں مڈل کلاس لوگوں کی زندگی کتنی دلچسپ اور مشکل دونوں ہوتی ہے تمہارا کیا خیال ہے
بالکل صحیح کہا تم نے مڈل کلاس لوگ نے اتنے امیر ہوتے ہیں کہ ہر خواہش اورورت پوری کر سکے
جی ہاں میرے والد بھی اکثر کہتا ہے کہ مڈل کلاس گھرالے ملک کی ریٹ کی ہدی ہوتی ہے یہ لوگ محنت کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہے بچوں کی تعلیم دلاتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں
یہ بات بالکل درست ہے مڈل کلاس گھرانوں میں بچوں کو بچپن سے ہی محنت اور کناعات کا درج دیا جاتا ہے ہر چیز کی قدر کرنا سکھایا جاتے ہے امیر لوگوں کو شاید ہر چیز آسانی سے مل جائے لیکن مڈل کلاس بچوں کو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے
ہ تم نے تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ مڈل کلاس گھروں میں بجٹ بنانا کتنا ضروری ہوتا ہے
جی ہاں ہر مہینے والدین اپنی تنخواہ کے مطابق خرچوں کی پلاننگ کرتے ہیں گھر کا کرایہ بجلی کا بل پانی کا بل اسکول کی فیس راشن اور دوسرے ضروری خرچے سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا جاتا تر
میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر کسی مہینے کو ایکسٹرا خرچ ہو جائے تو پورے بجٹ پر اثر پڑتا ہے اسی لیے میرے والد ہمیشہ بچت کی اہمیت سمجھتے ہیں
ا ا بچت واقعی ملے گاس کی سب سے سے بڑی طاقت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات مشکل وقت میں بہت کام آتی ہے مڈل کلاس لوگ آج کے ساتھ ساتھ کل کا بھی سوچتے ہیں
لیکن مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی مڈل کلاس کےلئے سب سے بڑا مسئلہ ہے بالل
جی
جی مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی مڈل کلاس کے لئے سب سے یہ بڑا مسئلہ ہے
کو سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے تو سب سے زیادہ اثر میرے کلاس پر پڑتا ہے کیونکہ ان کی آمدنی اکثر اتنی ہی رہتی ہے جب کہ خرچہ بڑھ جاتا ہے
صحی کہا کچھ دن پہلے میں مارکیٹ گیا تھا روز مرہ کی بہت سی چیزیں کی قیمتی پہلے سے زیادہ تھی میں سوچ رہا تھا کہ والدین کس طرح اتنے سارے خرچے کو سنبھالتے ہوں گے
اسی لیے تو مڈل کلاس والدین کاابل تعریف ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کم کر لیتے ہیں مگر بچوں کی تعلیم اور تربیت پر سمجھوتاہ نہیں کرتے
تعلیم کی بات آئی تو مجھے لگتا ہے کہ مڈل کلاس لوگ تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں
بالکل بالکل میں بھی اسی بات سے متفق ہوں بہت سے والدین اپنی خواہشت قربان کر دیتے ہ تاکہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر بہتر تک بھی بنائیں گے
میرے والد کہتے ہیں کہ عم وہ دولت ہے جو چھین نہیں سکتا
ہ جی جی بالکل کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں آپ نے والد بھی اسی لیے مڈل کلاس کروں میں اکثر بچوں کو محنت سے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے
جی تمہارے خیال میں مڈل کلاس بچوں کی سوچ دوسروں سے متفق ہوتی ہے
جی ہاں مڈل کلاس بچے اکثر ذمہ دار ہوتے ہیں وہ گھر کے حالات کو سمجھتے اور فضو و خرچی سے بچنے کی کوشش کرتے انہیں پت ہوتی ہے کہ پیسے کتنے محنت سے کمائے جاتے ہیں
یہ بات سچ ہے جب کوئی چیز محنت کے بعد ملتی ہے تو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے
بالکل اسی لیے مڈل کلاس لوگ عام طور پر کنا پسند اور شکرزار گزار ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں بھی خوش خوشی ڈھونڈ رہ تھ ہیں
جی جیسے عید پر نئے کپڑے مل جانا اسکول میں اچھے نمبر آ جانا یا فیملی کے ساتھ پکنک پر جانا
ہاں اور یہ خوشیاں ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے محنت اور محبت ہوتی ہے
جی مجھے لگتا ہے کہ مڈل کلاس گھروں میں رشتوں کی اہمیت بھی بہت ہوتی ہے
بالکل بالکل اگر اکثر پوری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں والدین بھائی بہن اور رشتتے دار سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں
آج کل سوشل میڈیا پر لوگ اپنی ہمارہ زندگی دیکھتے ہیں اس سے کچھ مڈل کلاس لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں
ہاں بالکل یہ ٹھیک بات ہے لیکن ہمیں دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی زندگی اور اپنی کامیابوں پر توجہ دینی چاہیے، ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں
میں بھی سمجھتا ہوں کہ اصل خوشی صرف پحسوس میں نہیں ہوتی
بالکل صحیح بات کہی آپ نے یہ جی اگر پیسے ہی سب کچھ ہوتا تو ہر امیر انسان خوش ہوتا خوشی محبت صحت عزت اور سکون سے ملتی ہے
مڈل کلاس لوگ اکثر اپنے بچوں کے لیئے بہت بڑی خواب دیکھتے ہیں
اور ان خابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتے ہیں وہ کئی والدین اوور ٹائم کام کرتے ہیں تاکہ بچوں کی فیس اور بھی دوسری ضرورت پوری کر سکے
یہ قربان یاں واقع ہی قابل تعریف ہے
بالکل اسی لئے بچوں کو بھی چاہیئے کہ وہ والدین کی محنت کی قدر کرے اور دل لگا کر پڑھے
تمہارے خیال میں مڈل کلاس زندگی کا سب سے بڑا فائدہ کیا
میرے نزدیک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کہ انسان محنت صبر اور کناعات سیکھتا ہے وہ زندگی کی اصل قیمت سمجھتا ہے
اور سب سے بڑا چیلنج
مہنگائی بے روزگاری اور بڑھتے ہوئے خچرے خرچے ان چیزوں کی وجہ سے مڈل کلاس کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
پھر بھی مڈل کلاس لوگ امید نہیں چھوڑتے
مجھے لگتا ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کی کہانی اصل میں محنت اور ہمت کی کہانی
بہت خوب ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف پیسوں سے نہیں ملتی بلکہ محنت اخلاق اور عزم سے ملتی ہے
اگر ہر مڈل کلاس بچہ محنت سے تعلیم حاصل کرے تو وہ اپنی زندگی اور اپنے گھریلو کی حالت بدل سکتا ہے
بالکل تعلیم اور محنت وہ دو ذریعے ہے جو انسان کو بلند مقام تک لے چاہتے ہیں
آج کی گفتگو سے مجھے مڈل کلاس زندگی کی اہمیت اور زیادہ سمجھ میں آئی ہے
بالکل مڈل مڈل کلاس جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے وہ اتنے بھی غریب نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے لیکن ان کو پیسوں کی قدر ہوتی ہے بچوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ جو خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے وہ رات محنت کرتے ہیں
جی ہاں اور ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے
ہاں ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں شکر محنت اور صبر مڈل کلاس زندگی کے سب سے خوبصورت اصول ہوتے ہیں
جی یہ بات آپ نے بات اچھی کیھی
ہاں گ بھی ج کلاس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے کچھ بڑے بڑے ہو کر ان کو ہی آسانی ہوگی
جی ہاں ایسے ہی کہا ہے آپ نے
جی جی اور مڈل کلاس والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی پیسوں کو بے قدری نہیں کرتے ہیں وہ اپنے پیسوں کو اصولوں سے خرچ کرتے ہیں ویسے کہ جیسے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ فضول میں خرچ ہی کرتے ہیں مڈل کلاس والے لوگ اپنی مطلب اپنی بہتری کے لیے پیسے رکھتے ہیں کہ آج کو پڑھنا ہے کل کوئی اور فیس ٹیوشن فیس ہوگا لائبریری فیس ہوگا اسکول فیس ہوگا اس کے لیے وہ لگ بھگ منتھ ایک ایک مہینے جمع کرتے ہیں اپنی محنت اس ان کے ماں با ماں باپ زیادہ ٹائم کام کر لیتے ہیں لیکن اپنے بیٹے بیٹے بیٹے کو اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں ان کے کپڑے لاتے ہیں کھلاتے ہیں
آپ کو کتنا بگ بگ ہے ہیلو
جی جی ہلو
ہاں جی مجھے بھی اللہ کرے ہر مڈل کلاس گھرانا مش مشکل حالات ہو یا ہر محنت کرنے والے کو اس کی رحمت کا پل مل دے
بالکل بالکل جو بھی محنت کرے اس کو اپنے محنت کا پھل ملنا چاہیے امین یہی دعا ہے کہ گھر میں خوشیاں سکون اور ترقی ہو ہمیشہ
جی ہمیشہ سکون ہو ہر انسان کو آمین
ا
اور چلو اللہ حافظ ملتے ہیں
جی آپ کو سکون ہوتا ہے گھر میں
جی جی اللہ حافظ
اللہ